جی بھائی جی وعلیکم السلام بھائی جان
کیا حال چال بھائی جان
جی سب بڑھیا بائی جان ہال چال آپ بت جان آپ کی حال چال سب بڑیا بائی جن سب خیریت بھ جان س کچھ بڑھیا ہےائی جاان
ہاں بھائی سب بڑیا بہت سب خیریت ہے سب حال چال سب بڑھیا ہے آپ یہاں بتائیے آپ کے یہاں کیا حال چال ہے سبھی کا
جی بھ جان میرا بھی حال چال سب بڑھیا ہے گھر پروار کے لوگ سبھی کوئی سبھی کوئی بڑھیا ہے سب کی سوستھ ہے اور کشل ہے بھائی جان آپ بتائیے بھ جان آپ کے گھر پوار لو کیسے ہیں امی جان ابو جن چھوٹے بھائی جان بڑے بھائی جان سب کیسے ہیں سب بڑھیا تو سب سب کچلتے ہیں بھائی جان
ہاں بھائی جان ہمارے یہاں سب کشل منگل ہے سب کو امی جی ابوجی ہے چھوٹے بھائی جی سب خیریت سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے سب کچھ سلامت ہے اور بتائے پڑھائی لکھائی کیسا چل رہا ہے آپ کا
جی بھائی جان میرا پڑھائی لکھائی سب بڑھیا چل رہا ہے سب کچھ اچھا چل رہا ہے میرے بھی گھر پروار سے سبھی کوئی بڑھیا ہے میرا پڑھائی لکھائی بس چل رہا ہے اچھا خاصا چل رہا ہے جیسا کہ ہم چاہتے تھے پڑھائی لکھائی کرنا اسی طرح میرا پڑھائی لکھائی سب چل رہا ہے بڑھیا سے چل رہا ہے اور بتائیے بھائی جان کھانا پینا ہو گیا کیا کیا کھائے ہیں بھائی جان کانا پینا میں آپ
تو بھائی ج کھانا پینا ہو گیا کھانا بہت سوادشٹ آج بنا ہوا تھا چاول بنا ہوا تھا ڈال بنا ہوا تھا سبزی تو ترکا بنا ہوا تھا اپر کی اس سے چٹنی بنا ہوا تھا بہت چیز بنا ہوا تھا ساگ وگ سب بنا ہوا تھا سبھائے ہیں بہت ٹیسٹی تھا بہت سواددشٹ تھا بہت اچھا لگا وہی کھا پی کر آئے ہیں اچھا سوچے بھائی جب کو یا کیا جائے بہت دن ہو گیا آ سے بات کیے ہوئے تو کال لگائے ہیں اور بولیے س سوچے رہے تھے کل بھی گھومنے جانے کے لیے کل اسی لیے سوچے کہ آپ سے بات کریں تو آپ پوچھ لیاجائے کہ اپ بھی چلنا کا من ہے یا نہیں آپ کو من ہواتا سات چلا جاتا صبح اٹھنا تھا کل تو بتائے بھائی ج کل چلیے گا
جی بھائی جان ہم تو کل چلنے کے لیے تیار ہیں ہم بھی تو سوچ ہی رہے ہیں بھائی جان کی کہ اتنا دن سے کطرا گھومنے ومنے جائے کہیں کیسی کہ بہت دن ہو گیا بھائی جان کہیں گھومنے وومنے گئے نہیں ہے تو اچھا کیا بھائی جان آپ نے یاد کیا کیونکہ ہم بھی تو چاہ ہی رہے ہیں تھوڑا گمے کہیں جا کے گھومنے وومنے کہیں جائے کیسی گھومنے پھرنے سے تھوا ماتھا ہوتا ہے تھوا جو ہے تھوڑا ہلکا رہتا ہے دماغ واغ تھڑا صحی رہتا ہے کام وام کرتا ہے ویسے بھی بھائی جان ہم تو دو ہفتہ سے ادھر تو کہیں گھومنے وومنے گئے نہیں ہیں یاد ہے بھائی ہم پچھلا کے پچھلا ہفتہ میں گئے تھے بھائی جان تھوڑا سوم سوموار کا دن تھا بھائی جن اودی جی گئے تھے گھومنے اس کے بعد سے صبح میں پھر ادھر کہیں گئے نہیں ہے دو ہفتہ سے تو اچھا کیا بھائی جان آپ نے ہمیں بتا دیا ہم چلنے کے لیے تیار ہے بھائی جان کل صبح نہ ہوگا تو ہم لوگ گھومنے پھرنے چلا جائے گا تو آپ ہمیں جگائیے گا صبح میں ہم ضرور چلیں گے تو اور بتائیے بھائی جان آپ کا پڑھائی لکھائی سب کیسا چل رہا سب بڑھیا چل رہا ہے بھائی جان
ہاں بھائی جان پا لے سب چل رہا ہے پڑھائی کے چکر میں تو آدمی اتنا ٹینشن میں رہ رہا ہے کہ سائنس لیے ہیں سائنس میں دن بھر رات بھر سب پڑائی پڑائی پڑائی پڑھائی کرنا پڑا اس علاوہ دوسا چیز کوئی کام بھی آدمی نہیں کر پڑا پڑھائی کے چکر میں اتنا ٹینسن ہو گیا ہے پڑھائی کو لے کے کیا بولا جائے سائنس سبجیکٹ ہے اس میں بایولوجی ہے کیمسٹری ہے فزکس یہ تینوں اتنا بھاری باری ہے جو اپر سے سٹائم میھ ہے تو میتھ میں اور دقت ہو رہا ہے اس کے لیے دو دو دو کلاس پڑھنا پڑ رہا ہے میتھ کا دو کلاس کر رہے ہیں باقی سب تو ایکے کلاس کر رہے ہیں میتھ کا ایکٹ انگلش کلاس بھی کرنا پڑ رہا ہے سب کو سمجھنے کے لیے آج کل کیک آج کل جتنا آ رہا سب انگ میں آ رہاگلش کلاس ایکسٹرا کرنا پر رہا ہے باقی سب کلاس چلے رہا ہے یہاں پہ دیکھیے صبح کلاس ہے دو کلاس صبح ہے دو کلاس شام کو ہے دوپہر میں اسکول ہے ہاں باقی رات کو تو آن لائن کلاس میتھ کلاس ایکسٹرا میں انگل کلاس اس ٹائم میں ات کو کلاس کرتے ہیں باقی سب جیسا دیکھیے کیا ہو رہا ہے محنت کرنا پڑ رہا ہے ایگام آنے والا ایگزام اچھا نمبر کے لیے بنیا پڑھائی کرنا بھی ضروری ہے اس لیے محنت کر رہے ہیں لگے ہوئے ہیں دیکھیے کیا ہو رہا ہے باقی کی ا آپ نے بتایا کہ آپ بائک لینے والے سے سنی تھا کیا بائک لے لیے
جی بھائی جان ہم تو بائک لینے والے تھے بائک کیسے ہم کو تو پسند تھا تو کبھی سے سو رہے تھے کہ تھا بائک اکلے کیسے کتنا دن سے من تھاا بائک کوک لینے کا خ س کہ بنا بائک کے تھوڑا بہت سارا دقت ہو رہا ہے بھجن یہاں وہاں آنے جانے میں بہت سارا د کچورا ہے گھر پہ بھی رہتے ہیں تو طرا بازار وازار آنے جانے میں بہت دقت وکقت ہوتا ہے تو ہم تو سوچ رہتے ہیں کہ بائک کے لیے تو وہی ہم کو تو ہنٹر بائک بھائی جان بہت زیادہ پسند ہے کیونکہ ہم بھائی جان ہٹر بائک ہی شروعئے سے تھڑا چلائے ولائے زیادہ ہے بھائی جان تھڑا میرے ایک دوست کا تھا تھا وہی تھرا میرا دوست تھا اس کے پاس ہنٹر تھا تو وہ ہنٹر ونٹر لے ہو کے آیا تھا توب وہی ہم ہنٹر ونٹر چلائےیں تب سے ہم کو بہت زیادہ ہنٹر ونٹر پسند پڑ گیا تب سے ہم سوچ رہے ہیں بھائی جان کی ہم بائک لے تو بائک میں بھائی جان ہم ہنٹر ہی بائک لے کیونہ ہم کو بہت زیادہ پسند ہے بائک اس لیے سوچیں کہ بائکک لیں گے تو وہی لیں گے اس لیے تھوڑا پیسہ ویسا تو رکھے بائی ج تھوا بائک لینے کے لیے تو وہی تھا کتنا دن تو من تھا بھائی جان بائک لینے کا لیکن ابھی ادھر کاد بائک کو لیے نہیں ہے ابھی لیکن لیں گے تو آپ کو بتائیں گے کیس کہ بائک لینا ہے ضروری کیس کہ مان لیجیے بھائی جانب بڑے ہو گئے اب ہم لوگ اب اب سائیکل چلانے والے من کرتے نہیں ہے بھائی جان اس لیے سوچ رہے ہیں کہ بائی کب جتنا جلدی ہو جائے کیسے بھی بائک لے لیں گے تو ٹھیک رہے گا بھائی ج کیسے کہ بائک وک رہ گا تو سب صحیح رہ گا کیسے کہ آنے جانے میں دقت وکقت نہیں ہوگا مان لیجیے ماموں جان کے گھر ا بھی جانا وانا رہتا ہے تو تھوڑا بائک وک کا کام پڑتا ہے تو دوست سے بائک لے کے جانا پڑتا ہے ماموں جان کے گھر اور بھی اس لیے سوچ رہے ہیں کہ تا بائک وک لے لے کیونکہ ماموں جان بھی بلا ہی رہے ہیں تو پھر سوچ رہے ہیں کہ ویسے بھی رووار گمام مجن پھر سے بلا رہے ہیں تو وہی تھ آپ بتائیے بھائی جن اور ماموں جن کبھی اور کو بلا رہے تو پھر ا دوست بائک لینا ہوا تو اب جا پائیں گے مامو جن کے گ اس لیے یہی سب سوچ اوچ کے سچ بائک اب جی جلدی لے ہو جائے گا لے لیں گے اتنا جلدی ٹھیک رہے گا وہی سوچ رہے کہ اب بیس ہفتہ میں تو نہیں لیے لیکن اگلا ہفتہ میں سوچ رہے بھائی جن بائک تھوڑا لے لے کیسی بائک لے کسی بھی طرح کر کے وہی سوچے بائی جان اگلا مہینہ اگلا ہفتہ میں لے لیں گے کیسے بھی کر کے بھائی جان تو اور بتائیے بھائی جان سنے تھے بھائی جان آپ لینے والے تھے فور ویلر توبھی فور ویلر لیے ہیں کہ نہیں بھیجنبھی بای ہے بھیجن
لیا گیا ہے بھائی جب فور ویلر لیا گیا پرسوں بھی لے آیا تھا وائٹ کلر میں لے آیا ہے سوئفٹ کار ہے اچھا ک چھوٹا کار میں اچھا کار ہے کالج آنے جانے میں بھی دقت ہوتا تھا دھوپ کے کن اب برسات کے موسم میں تو کبھی بھی بارش آ جا ہے ہمار کٹاننے جانے میں بھی دقت ہو رہا ہے سب کو دقت ہو رہا ہے اس لے آ گیا دیکھیے اب کوشس آدمی آئے گا جائے گا سب جگہ وہی سوچ رہے تھے اس لیے نا آپ کو بولے کہ صبح اٹھا جاتا تھا تو وہی کار سے گھمایا جاتا تھا تھوڑا ہاتھ بھی آدمی فری کر لیتا ہے اس پہ چلا کے تھوڑا کہ ایسے صبح اکیلے میں ہکیں گے خالی روڈ میں تب ن آگے چل کے مین روڈ میں بڑیا سے ہنک پائیں گے پانی چلانے آتا ہے پر آدمی کو ہاتھ میں پ کرنا بہت ضروری ہے بنیا سے اس لیے سوچ رہے تھے کہ آپ صبح اٹھتے تو صبح آج سھے چلا جاتا چائے و پییا جاتا گھما گھا جاتا کارے سے گھما جاتا سب تھف گھما کے آیا تھ کار کا بھی ٹیسٹ ڈرونگ ہو تھا ہم لوگ کا بھی ہو جاتا تھوڑا بنی سے کی لے آیا ہے کار تو ابھی اتنا چلا والا بھی نہیں ہے بڑھیا چلے گا تب نا سروسنگ بھی کرانا ہوگا اس ٹائم ٹ ائم اس کے لیے تھوڑا چلانا بھی ضروری ہے چل جاتا ہے اس کے بعد آدمی آنے جانے میں فری ہوتا ہے مارکیٹ ہاتھ اس پہ فری ہو جاتا کہیں آنے جانے میں دقت نہیں ہوتا بڑھیا سے سیکھ لے جاتا چلانا کیونکہ مائک وائک مارکٹ میں لے کے جائیں گے تو کہیں کچھ غطی وغلتی ہوا تو دت ہو جائے گا آگے چل کے اس لیے سوچ رہے پہے اس طرح پلے سیکھ سیککھے تولے بیا سےرح چلا لے پورا پلاسٹک بیا سے ہو جائے اس کے بعد ہی مین روڈ لے جائے کلاس آنا جانا دھوپ میں اتنا برسات کے موسم میں بہت دقت ہو رہا ہے کبھی بارش آ جا ہے پ ل آ ہے کو رہ لانگ ڈرو پ چلا جاتا اسح ہم لوگ کا بھی ہاتھ بیٹھ جات بنھیا ہو جاتا ہے کار بھی آدمی جان جتا ہے کتنا پاڑ دے رہا ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے ان کچھ موڈیفائی بھی کرانا ہے وہی سوچ رہا تھا لے کے گھومیں گے اس کے بعد میں معلوم چلے گ کیا موڈیفائی کروانا اسپیکر اس میں لگوانا ہے یہ کمپنی سے جو اسپیکر ہے وہ صحی ہے اسپیکر ہے باقی سب سیٹ کبر ابر اس سب کے بارے میں کچھ جانکاری چاہیے تھا اسی لیے سوچے کہ آپ آئیے گا تو س ہی چل گے سب دیکھا جا رہا ہے بولی بھائی ج چلیے نا کاسےبا
جی بھائی جان ہم تو چلنے کے لیے تیار ہے بھائی جان آپ تو ج جگا دیجیے جا ہم اس سمے سے ہم تیار ہو جائیں گے چلنے کے لیے ہم تو خود ہی سوچ ہی رہائیں گ کتنا دن سے لانگ ڈرائیو پہ نلے کہیں گھومنےومنے نکلے کیسے بہت دد سے من کر رہا کہیں گھومنےومنے نکلے ک گھومنے اپنے سے تھوڑا آدمی کا مانسک تناؤ صحت و سب ٹھیک رہتا ہے صحی سلامت رہتا ہے اسلم تک خود سوچ رہا ہے کہ ہمرا گھومے میں ہم تو بھائی جان ان سا اللہ میرا گرمی کا چھٹی ہوا تھا تو ہم تو گرمی کا چھٹی میں بھائی جان گھومنے خود گئے تھے کیسے سوچے کہ جب گرمی کی چھٹی ہے تو دن بھر ہم کیا ہی کریں گے گھر پہ رہ کے
ہ
تو اسی وجہ سے بھائی جانا ہم تو گئے ہوئے تھے گرمی کے دن میں جب چھٹٹی ہوا ہمارا اسکول کالج کا ہم بناائے تھے اور نیپال کا بنایا تھے گھومنے جانے کا پلان نیپال تو وہی ہم کو تو ایک ہفتہ لگا تھا نیپال گھومنے میں کہاں کہاں گھومنا ہے نیپال میں کیا کیا دیکھنا ہے کیا کیا کس جگہ پہ جانا ہے یہ سب چیز ہم بنائے تھے ہم پلان ج بنا ہونا کے پلان اس کے بعد بائی جان ہم اور نکلے تھے ایک ہفتہ کے لیے لگ بگ لگ بھگ بائی جن ہم نپال میں نکلے تھ ٹور پہ گھومنے کے لیے اور بہت سارا جگہ گئے ہے جیپال میں بہت اچھا اچھا جگہ تھا گھومنے پھرنے والا وہاں پہ بھائی جان پوکھرا شہر تھا جو اتنا سندر تھا بھائی جان اتنا اچھا تھا بھائی جان کہ آپ کو کیا ہی بتاؤ مطلب اس دشیہ سے کیا کیا ہی میں آپ کو تعریف کروں نہ ماشاء اللہ میں نے ایسا درش دیکھا ہی نہیں تھا اتنا سندر ہو انا بڑھیا دشیہ تھا بھائی جان آپ کو کیا ہی بتاؤ اتنا اچھا درش تھا بھائی جان اس کا تو وہی ہم وہاں پہ گئے تھے بہت جگہ گھومے پھرے اس بعد گھومنے پھرنے کے بعد بھائی جان ہم وہاں پہ فوٹو ووٹو بھی بہت سارا کھینچے وچے وہاں کھینچنے اچنے کے بعد بھائی جان وہاں پہ بہت پہاڑی علاقہ ہے بھائی جان اتنا اتنا پہاڑ پہ پورا بھجن پوکھرا مطلب ایسا ایسا راستہ ہے بھجن پورا پہاڑ سے ہو کے گزر کے جاتا ہے آپ کو لگتا ہے جیسے پورا پہاڑ میں ہی ہم لوگ گھوم رہے ہیں پورا پہاڑی پہاڑ ہے کوئی سا ل بھجن جیس کہ بادل نہ بھائی جان ہمارے پاس ہی بادل آ کے کھڑا ہے اور ہم بادل کے پاس کھڑا اتنا نزدیک نزدیک بھائی جان بادل ادل سب کچھ ہے سارا چیز ہے بھ جان تو وہی چیز ہونے کا اس کے بعد بھائی جان وہاں سے گھومے پھرے تو بولیں ٹھیک ہے بھائی جان پھر بعد میں بات کرتے ہیں بھائی جان خدا حافظ بھائی جان
ہاں اکے خودا آفےس آ گے
خدا حافظ بائی جیں